ہلو موبائلو ب ج ہلو
ت
شور ہوتا ہے
باتیں آتی ہے
پچ منے نہیںتا ابوی سارا کچھ
ہاں آ پتا ابھی کچن میں تھی
چچن میں نہیں تھی میں آئی تھی نن حال اب مما کو کچھ لانا تھا کزم کے یہاں تو بعد
اچھا اچھا اچھا جٹھ سارے
ہاں ہاں اصل میں بہن تھی مجھے ننی حال میں وہ صبح گئی تھی ایپ اسسی کو ل آ لا
اچھا اچھا آپ واپس جانا ہے گھر اس ٹائم
ہاں ہمیں کیا لگے گا سوورا میں ہی ہے نا ہمیں بھی
آپ کو لے کے پہنچتا ہے نا محجور نگر شاید
تو آدھے گھنٹے کا سفر ہے اب ہم کھانا کھائیں گے یہی نانیانی نے بولا تھا کھانا کھوانا یہی آج
اچھا اچا وہ بول نا دعوت ہے
نہیں لیکن ہمیں واپس ہی جانا ہے
کیوں آپ کیوں نہیں آپ بیٹھو رات کے لیے
اب بیٹھتے لیکن کل جانا ہے ٹیوشن اوپر سے میرا ٹیسٹ چل رہا ہے
اچھا ٹھیک آ جا ہمارے یہاں سارے
آواز نہ آجائے ہاں ایک طر
وہاں پر سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر پہ سب کھانا ابھی د کھایا ہم آئے تھے نا یہی انہوں نے بھی بولا تھا ہم آئے تھے ہمیں لگ بھگ نو بجے آئے تھے ادھر تب سےب ادری میںہ ہیں یہ باتیں کر رہے تھے
اچسا ٹھیک
ملتے ہیں نا یہ بھی
ہاں ہاں وہ ٹھیک پھر کس کے ساتھ آپ نے اور یہ کی بات ہے
میں نے بات کی ایک نیبر تھی میری اسی کے ساتھ
اچھا اچھا ٹھیک اب ہوئے آپ کے تھر ٹاسک برابر
ہاں تھٹیتاس برابر ہوئے اس میں ہوئے نا ائع نو
آب اس کو کیا آب آئے گا
آب بس نا بوولان رسسیورس مطلب رسسیو کی کرو کال
اچھا ٹھیک
ہوں
اچھا اس کو بھی آپ کہے گے نا پیسے
ہاں اسے بولا ہ ہ لیکن آپ کو مجھے زیادہ آئیں گے اب بات یہی ہے
اچھا ٹھیک
ہاں
مجھے کتنا آئے گا
اب جتنی دیر آپ بات کروں گی
ہاں اچھا ٹھیک
اب آپ ہی کرنا نا مجھے کال میں مت کر سکتی ہوں آپ
نہیں نہیں ٹین من مطلب کہ ٹین ٹین منٹس فائیو ٹاسک مجھے کرنے ہیں نا
آپ کو کتنے ہوئے ابھی
مجھے ایک سیکنڈ میں دیکھ ابھی کہاں دیکھ سکتی ہوں مجھے ابھی کام ہی ہو گئے شاید پندرہ ہی شاید
میں آپ ہی کا ویٹ کر رہی تھی تو آپ سے مجھے لگا پھر مجھے لگا
نہیں ایکچولی میں گئی تھی نا پہلے بابھی کے ساتھ ڈاکاکٹر لیٹ آئی ڈاکاکٹر آئی لٹ آائی چھ بجے
برابر آپ نے بولا تھا پانچ بجے چھ بجے آئی گ
اں پھر لیٹ ہوا ہم ورنہ یہ پہلا نمبر ہمارا یہ تھا لیکن وہ ڈاکٹری لیٹ آئی ٹریفک ہوتا ہے نا اس لیے پھر وہاں پر بھی ٹائم لگا جب اب وہ آئی تو پھر آیا وہ پیشنٹ اس کو ڈریسنگ کرنی تھی اب اسی کو چھوڑنا تھا نا اس کا بی بھی ہوا تھا اب اس کو چار دن کے تین دن ہوئے تھے
اچھا
پہلے پھر اسی کو چھوڑا اس کو بھی ٹائم لگا ڈریسنگ کرنے میں وہ خوود بھی کرتی ہے نا سر جی اسی وجہ سے پھر لٹھا میں ہوا وہاں سے نکلے تو گئے وہاں علممگیری بازار
کچھ لایا یا ڈٹر پاس ڈاکٹر کے پاس اچھا خود اچھا ہاں آپ کو جانا تھا نا خود
اس نے بولا ٹیسٹ سارے ٹھیک ہے تو اب اس نے رکھ سمجھ میں نہیں آتا اس کہہ رہی ہے آپ کھاتی نہیں ہوگی پانی ون دوپمس پانی میں پتو لیکن خانا مجے نہیں آ مطلب مجھے بوک ہی نہیں ہے میں نے اس ٹائم بھی نہیں کھانا کہ مجھے ومنٹنگ ہو رہی تھی
آپ کو پھر اندر سے آپ کو پھر امیون کی پرابلم ہے
پھر مجھے پھر سے بی پی مجھے سکسٹیت تھا اس نے مجھے بی پی چیک کیا میں نے بولا اس مجھے سر میں درد تھے اور مجھے یہ شیورنگ ہو رہی ہے پھر مجھے اس نے بی پی چیک کیا تو
آپ کو جو بولا تھا آپ کو ایک دوائی لینی تھی اس کا نام ہے میں پوچھوں پھر میں آپ کو بولوں گی ایک سے کیا ستا بھائی کانا کے لی ہوتے ہ بی پی کے لیے بی پی کے لیے اس کو ب د گی میں پروٹی ہو ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
بس شکر اللہ کا آپ ٹھیک
بس الحمد للہ آپ کو بی پی لو کب سے ہو رہا ہے
مجھے لگ بھگ ہوا ایک مہینہ مجھے سکسٹی رہتا ہے اوپر سے رہتا نائن نائنٹی فائیو
آپ لوجگرے نا میں آپ کو سپلیمنٹ لکھ کے دوں گی اس کو یہ لائے گی آپ کی یہ اس کے بات تھا کزن ہ
ٹھیک ہے
تو میں اس کو لکھ کے دوں گی آپ کی اس لیے لیکن اس میں اگر پھر بعد میں آپ برسلٹ یوز کرو گ
ہوں
بسلیٹ سے انینرجی لیول برقرار رہتی ہے کیونکہ وہ مینٹین رکھتا ہے دن بھر جتنا بھی سٹرس ہو مو وائل یوزیج ہو وغیرہ
ہ اچھا اچھا ٹھیک
وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے جو ہماری انرجی لاس ہو جاتی ہے دن بھر موبائل سے یا کسی انٹرس لیول سے تو وہ وہ آپ کے لیے بیٹر رہے گا کیونکہ میرے خود کی کنڈیشن ویسی تھی
مجھے شیورنگ بھی ہوتی ہے نا ہارٹ میں بھی ہارٹ بیٹنگ تیز
پالپٹیشن ہو جاتی ہے آپ کو ہاں ٹھیک ہے میں لکھ کے ہ
ہاں آپ لکھ کے رکھنا یہ مجھے پھر واٹس ایپ کرے گی ٹھیک ہے مجھے ٹوٹل حریکت نہیں ہے مجھے
ٹھیک ہے میں ہاں ہاں ہاں بولو آ بولو
ہاں مجھے ٹوٹل مطلب ہمت ہی نہیں میں کام ہی نہیں کر سکتی ہوں اس ٹائم مجھے
آپ آپ کو آپ کو آپ کو خود پتا چلے گا جو میں لکھ کے بھیج رہی ہوں نا آپ یوز کرو پہلے یہ سپلیمنٹ لو پھر آپ کو کچھ دنوں کے بعد جو بھی اچھا فیل ہوگا تو بتا دینا ساتھ میں میں ساتھ میں پھر بریسلٹ وہ لے جانا آپ یوز کرنے کے لیے پھر وہ آاں پہ ڈیپینڈ ہے وائٹ لگاؤ گے بلیک لگاؤ گے جو بھی تو اس میں کوسٹ ڈفرنٹ آتا ہے جو یہ سپلیمنٹس ہے یہ بہت مہنگے آتے ہیں لیکن اس چیز اس اس چیز پہ آپ یہ مت دیکھنا لیکن اس سے کیا ہو جائے گی آپ کو پراپرلی روٹ کا جو ہے نا جو اندر آپ کو باڈی میں کمی ہے ملٹی وٹامنس کی نیوٹریشن کی تو جس وجہ سے یہ پرابلمس ہوتے ہیں وہ آپ کو سالو ہو جائیں گے سارے
ایچسا ٹھیک ٹھیک ہے جی
یہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ بار بار بار بار پھر کھانا باڈی میں جتنی ڈیفیشنسی ہوگی وہ سارا آپ کا کلیئر ہو جائے گا
اچھا اچا ٹھیک
ٹھیک ہے
میں نے ٹیسٹ بھی کیے نا وہ بھی مجھے نارمل آئے
نارمل آئیں گی یہ باڈی میں ویکنیس ہوتی ہے ڈیو ٹو ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا تو اسی وجہ سے ٹھیک
بھوک بھی مجھے نہیں ہوتے میں نے اس ٹائم بھی کھانا نہیں کھایا
ٹھیک ہے کو کوئی بات نہیں
نہیں ہاں آپ اب دینا اس کو لکھ کے یہ مجھے پھر واٹس ایپ کرے گی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہ یہ بس الحمد للہ آپ جتنا بھی میں آپ کو یہ دوں گی وہ آپ کھائیے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ
وہ کہاں سے مجھے لانا پڑے گا
یہ جو ہے نا آپ کی کزن تو آپ کو وہی لا کے دے گی
اچھا ٹھیک ہے
چلے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ
ہ اللہ
ہاں ہلو
ہاں
ہاں بولیے آپ کو ملا آئیڈیا
ا اب آئیڈیا ملا لیکن یہ کہہ رہی ہے نا دوائی آئے گی مہنگی
مطلب اتنی بھی مہنگی اتنی بھی مہنگی نہیں آئے گی دو تین ہوں گی اب آپ کو صحت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے
نہیں وہ س صحیح بات ہے اب اس نے مجھے پہلے رکھا نا وہ یہ انجیکشن ا مطلب طاقتینجن
لو آپ انجیکشن اسی سے آپ کو یہ ویٹ لوز ہوتا ہے یا
نہیں ب ب یہ طاقتی انجیکشن بولا
تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے ایک جگہ اس سے ایک دو دنوں تک ہوتا ہے پھر واپس ہو جاتا ہے یہ دوائی اتنی بھی مہنگی نہیں آتی ہے لگ تک اس کو خود یہ ہوتا تھا نا مطلب پھر بھی اس سکس تھاؤزینڈ میں لگ بھگ
اور میں کہاں سے لاؤں گی سکس تھاؤزینڈ اچھا ٹھیک
آپ جو سوٹ اتنے لاتی ہو سوٹ اتنے لاتی ہو
آ میں دیکھوں گی نا
اگر آپ نے اگر آپ نے تھرٹی جوتے کے بالے تھری جوتے لائے ہوتے نا ہو جاتا
جی اب مطلب مجھے ایک مہینہ ہوا نا کیا بتاؤں میں مجھے سمجھ ہوئی
یہ ہوتاائے نا مجھے مجھے بہت فیل ہوا صبح آپ کو یہ ہوتا ہے پیسے شادی ہے اب آپ کی پھر کیا کرو گی
ڈاکٹر نے بھی مجھے اس اس ٹائم بولا ا آپ کی شادی کب ہے میں نے بولا اگلے سال اب تو ابھی ختم ہو گیا آپ کیا کرو گی وہاں جا کے
ہاں یہ یہ ہوتی ہے چھوڑو آپ مطلب وہ دوائی وائی و انجیکشن وجیکشن یہ دے گی نا ابھی مجھے یہ میری کزن ہے یہ وہیں پہ مطلب مما کی کزن ہے وہیں پہ کام کرتی ہے وہیں پہ یہ بیچتی ہے مطلب ایک حساب کے ساتھ دوائی ایک حساب کرتی ہے
اچھا ٹھیک اب ہمیں سیمپل ویمپل نہیں ملے گا فائدہ نہیں کچھ ملے گا
ہاں فائدہ ملے گا اگر آپ کو جوائن ہونا ہے کیوں نہیں ملے گا
اچھا ٹھیک چلو آپ دیکھوں گی میں تو کوئی بات نہیں میں پہلے بات کروں گی ہسبینڈ کے ساتھ آپ پھر بھی واٹس ایپ مجھے کرنا دے گی نا لکھ کے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو یہ
چلو چلو میں فون کر دوں گی دس منٹ اوپر ہو گئے
مطلب پہنی می
فون تو کٹ ہی نہیں ہو رہا ہے
کاٹ ہی نہیں رہا ہے ہوں
اوپر سے مجھے ہسبینڈ کال پہ کال کر رہا ہے
یہ کاٹ ہی نہیں رہا ہے
کہاں یہاں سے بھی ذرا آپ کاٹو
کاٹی
جل میں ایکٹوں گی